ھ کم
جی ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا سنا ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کیسے ہیں آپ آپ کے گھر والے کیسے آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن
جی شکر اللہ کا بس اللہ کا شکر ہے
چلیے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ نے کچھ کھا کھانا وانا کھا لیا
جی ابھی نہیں ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے ابھی آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد کھائیں گے آپ نے کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے ابھی ابھی کھانا کھا لیا تو آپ بیٹھا ہی تھا تھوڑا ٹہلنے گیا تھا تو اب میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر کے کچھ بیٹھا ہی ہوں بات ہی کر لوں کچھ
جی ب شک آپ نے اچھا ہی کیا آپ اتنے سویرے کیوں کھانا کھاتے ہو
کو نہیں بھائی ہم ملا کہ ہمارا روز کا یہی ہوتا ہے تو ہم نے کھانا کھا لیا تو بائی جان میں سوچ رہا تھا کہ آج کل جو میرا ابو جان ہے وہ بہت سی م لک کے ٹینشن میں رہتا ہے اداس رہتا ہے تو میں نے جب پوچھا بولتا ہے کہ کام ہی نہیں ہے بے روزگار گھر ہے بہت ہی زیادہ مطلب کہ آج کل کام ہی نہیں ملتا تو میں نے سوچا کیا آپ سے اسی بات پہ کچھ بات کر لے پھر میں ان سے بھی بات کر لیتا ہوں تاکہ ان کو بھی تھوڑا آرام مل سکے ہے نا
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو دن بہدن ہمارے جو معاشرے میں وہ بڑھتا رہتا ہے بے روزگاری دن بہ دن بڑھتی رہتی ہے جیک آصل ہاں ہاں اصل میں بےوزگار تو ایک مسئلہ تھا دوسری دوسرا مسئلہ تو مہنگائی بڑ مہنگائی ہو گئی ہے ہر کسی چیز میں جو چیز دس میں ملتی تھی آج وہ بیس میں ملتی ہے انسان اگر کماتا ہے وہ اپنی ضروریات میں نکل جاتا ہے تو انسان کچھ اپنے لیے اور کچھ خرید ہی نہیں سکتا مسئلہ ضروریات انسان پوری کر لیتے ہے کیسا نہ کیسا کر کے لیکن اپنی جو آد یہ شوق ہوتے ہیں یا کوئی چیز لینے کا جنون ہوتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا ہے آج کل کے زمانے میں وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو یا جو کوئی اچھی سی نوکری کرتا ہو اس کے لیے تو ممکن ہے
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ب کیاہ آج مین بے روزگاری کے بارے میں بات کروں گا تو جب بے روزگاری کا مطلب ہے کہ مطلب کہ جب کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہو تو لیکن اس کا کے پاس ہنر بھی ہو یا کام کرنے کی صحیح مطلب کہ سہلیت سہولیت بھی ہو لیکن اس کو مطلب کہ روزگار نہیں ملتا تو آج کے دور میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے تو اس کا اثر صرف مطلب کہ ایک شکص قص پر نہیں پڑتا بلکہ اس کے گھر والوں اور پورے معاشرے پر بھی پڑھتا ہے تو ہر انسان مطلب یہ چاہتا ہے کہ اس کو مطلب کہ اچھی سی نوکری ملے وہ اپنی ضروریات پوری کر کرے اور اپنے گھر والوں کی مدد کر لیں لیکن جب نوکری نہیں ملتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کا مطلب اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ملک مستقبل کے بارے میں بھی پ فکر کرنے لگتا ہے تو ایسی یہی بات ہے کہ بے روزگاری بہت سی ملب کی وجہ ہیں سب سے پہلی وجہ تعلیم اور ہنر کی کمی ہے بہت سے لوگ صرف ڈگریاں حاصل حل کرتے ہیں لیکن ان کے مطلب کے پاس عمل ہنر نہیں ہوتا تو اس لیے ان انہیں نوکری ملنے میں مشکل ہوتی ہے ہے نا
جی بے شک آپ نے یہ بات صحی فرمائی دیکھی ہے آج کل تو آپ کو پت ہی ہوگا کہ ہر کوئی ڈگروں کے پیچھے لگا ہے کوئی تیس سال کا ہے کوئی چالیس سال کا ہے خالی نوکریوں کے پیچھے کچھ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہ ہر کوئی نوکری چاہے گا اور نوکری ملے گی جن کے جن کے پاس قسمت ہے اور جن کے جو محنت کرتے ہیں انہیں تو مل سکتی ہے لیکن اگر مثئلا آپ دیکھیے اگر آج پوسٹ نکلتے ہیں دس یا پندرہ تو برنے والے ہوتے ہیں ہزاروں میں دس ہزار پچاس ہزار تو جو باقی نہیں نکلیں گے وہ کہاں جائیں گے ان کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا اپنے لیے اگر کچھ نہ کچھ کریں گے تو وہی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بزنس کھڑا کر دیا وہ اتنا کما رہے ہیں ہیں وہ تو ملازم سے زیادہ کما رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی تو تھوڑی سی شروعات کی تھی انہوں نے کہاں سے لاکھوں اربوں میں ت شروعات کی تھی
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ نے بولی تو مطلب کہ دوسری وجہ مطلب کہ ملک میں نوکریا کی کمی ہے ہے نا تو ہر سال روز مطلب کہہ ہزاروں نوجان تعلیم مکمل کر مطلب کہ کرتے ہیں لیکن مطلب کہ اتنی نوکریاں پڑی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار رہ جاتے ہیں تو تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک ہی مطلب کی قسم کی نوکری کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں اپنی پسند کی نوکری نہ ملے تو وہ دوسرے کام کرنا پسند نہیں کرتے تو ہمیں ہر مطلب کیا حل حال اور عزت والے کمائی کی قدر کرنی چاہیے اور بے روزگاری کے بہت سے مطلب کہ نقصانات ہے جب کر میں مطلب کہ آمدنی نہ ہو تو خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی تعلیم ہے اوپر سے تو گھر کا مطلب کہ کرایہ مطلب کہ علاج اور روزانہ کی ضرورت پوری کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بے روزگاری کی وجہ سے غربت مطلب کہ بڑھتی ہے مطلب کہ غربت کے ساتھ ساتھ پریشانی اور ذہنی دباؤ بھی بڑھتا ہے تو کچھ لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں اور ہر وقت فکر میں رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میرے بھائی
جی بےشک یہ تو صحیح بات فرمائی کہ جو آج کل کے زمانے میں کا کماتا نہیں ہے وہ اگر کتنا بھی اپنے ماں باپ کا پیارا ہو لاڈلا ہو لیکن وہ بوجھ بن نہیں جاتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کتنا بھی ماں باپ اس سے پیار کر ہو لاار کرتے ہو لیکن جب وہ بیٹا کمانے کے لائق ہوتا ہے پھر وہ نہیں کماتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر والوں پر اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑا تھوڑا یا اپنے خرچے کے لیے کچھ نہ کچھ کمانے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آنے والی زندگی کسی پہ دار و مدانی نہیں ہے یا کسی نوکری کے پیچھے پا گ نا کہ یہ ملی تو ہم کریں گے نہیں ملی تو نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں آج کل کے زمانے میں تو کوئی نوکری ڈھونڈنا اصل میں مسئلہ ہے تو ہمیں اپنی پسند کی نوکری ملنا میرے حساب سے تو یہ تو ناممکن بات ہے آج کل کے زمانے میں آپ کو یہ لگتا
ہاں بھائی جائے تو بائی چان مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بےروزگاری کی وجہ سے تو یہ تو پتاہ ہی ہے اس سے جرم بھی بڑھتا بڑھ جاتا ہے جب لوگوں کو ہلہ روزگار نہیں ملتا تو وہ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں اس لیے روزگار کا ہونا صرف ایک مطلب کہہ شخص کے لیے نہیں بلکہ پورے مطلب کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے مطلب کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کرنی چاہیے مطب کہ نئی فییکٹریاں چھوٹے کاروبار اور تجارت مطلب کہ کو بڑھانا چاہیے تو تاکہ لوگوں کو کام مل سکے اسکولز اور کالجز میں تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھنا سیکھ جانا چاہیے جیسے کمپیوٹر چلانا مطلب کہ بجلی کا کام موبائل ریپئیرنگ اور دوسرے مطلب فنی ہنر مطلب کی ہنر انسانوں کو خود اپنا روزگار شروع کرنے میں مدد کرتا ہے تو نوجوانوں کو بھی ہمت سے مطلب کہ گھبرانا نہیں چاہیے ہر کام کی عزت کرنی چاہیے تو چھوٹا کام شروع کرنے بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے محنت اور صبر کا کبھی ضائع نہیں ہوتی میرے بھائی ہے نا
جی بے شک آپ نے تو صحی با ہے میرے حساب سے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بے روز وہ تو ہماری بڑھتی آبادی ہے دیکھیے ہمارے دیش میں اتنی آبادی بڑھ گئی ہے ہمارے ملک میں تو اس سے جس جہاں پہ ہمیں دس ہزار بندوں کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمارے پاس لاکھ لاکھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو نبے ہزار تو وہ تو بے روزگار بیٹھ گئی ہی نا تو اس سے تو بے روزگاری پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں اور ہم ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے ہی کام میں کام رکھے زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں زیادہ اپنے کام پہ توجہ دے اپنے کام کو بڑھانے کی پورا من کوشش کریں تاکہ ہم کسی بھیہ دار و مدار نہ رہیں دیکھیے جو بھی بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھی یہی چلتا ہے کہ میں کسی کے نیچے کام نہیں کر سکتا میں چاہوں گا اگر میں کم ہی کماؤں لیکن اپنے کاروبار میں اور میرے نیچے دو چار اور کام کرےینا کہ میں کسی کے نیچے کروں جب میرا من ہوگا میں کروں گا جب نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا لیکن جب انسان کسی کے نیچے ہوتا ہے مطلب نیچے کام کرتا ہے تو جو اس کو مالک بولتا ہے کل آنا ہے تو آئے گا نہیں آنا ہے تو نہیں آئے گا تو اس وہ دار مدار رہتا ہے اور کبھی دو دن کے بعد بھی پیسے مل سکتے ہیں کبھی چار دن کے بعد بھی
اچھی بات کہ کہ بولے کہ آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی نوکری کے پیچھے باقی باگتی ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کی نوکری ڈاکٹر بننا سبھی ایک ہی راستے میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے وجہ اگر وہ مطلب کہ تھوڑا سا دماغ لڑ رہا ہے تو آج انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی روزگار کا بہت سے نئے ذریعے پیدا ہوئے ہیں لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں لکھتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں اور اپنا چھوٹا کاروبار بھی چلاتے ہیں اگر ہم کوئی کوئی نیا ہنر سیکھے تو ہم اپنے لیے بہتر موقع پیدا کر سکتے ہیں ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ملب کہ خالی وقت میں نئے نئے ہنر سیکھنا چاہیے کتابیں پڑھنی چاہیے اور اپنے صلاحیت کو مطلب کہ بہتر بنانا چاہیے آج کی محنت کل کی کامیابی بن سکتی ہے تو اگر ہم سب مل کر تعلیم ہنر اور محنت کو اپنائیں تو بے روزگاری کو بہت حد تک مطلب کہ کم کیا جا سکتا ہے ہنر نوجوان مطلب کہ ہر نوجوان کو امید رکھنی چاہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہے ہے نا تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کا حل بھی موجود ہے میرے بھائی تو تعلیم حاصل کرے ہنر سیکھے محنت کرے اور ہ ہر روزگار کی عزت کرے تو ان شاء اللہ محنت کرنے والا انسان ایک د ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے نا
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی ہمیں تو چاہیے کہ ہم محنت ہی کریں جو بھی کام ہوتا ہے جو ایمانداری کا ہو جہاں پہ حرام جو حلال کام ہو اسے کرنے میں کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے دیکھیے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ فون کے کور بیچنے والے نے نیٹ کریک کر دیا تو اسے اگر دماغ میں یہی ش شرم ہوتی کہ میں تو یہ کر رہا ہوں میں کیسے سکتا ہوں میں کیسے پڑ سکتا ہوں تو اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے ہاں اس لیے ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں
ہاں بھائی ج
ہاں ہر وقت اپنے دماغ کو کہنا چاہیے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں نہیں میں کر سکتا ہوں اگر ہم اپنی دماغ کو کوئی بولیں گی کہ نہیں یہ تو مشکل کام ہے یا میں یہ نہیں کر سکتا کہیں یہ ہو جائے کہیں میرا پیسہ ڈوب جائے یا کہیں میرا کاروبار نہیں چلے تو انسان جب کرے گا تبھی تو انسان اس کا نتیجہ دیکھ سکتا ہے بنا بیٹھے بنا
خشی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
جی بے شک آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت سی
اللہ حافظ
رہے گی آپ سلامت رکھی